السلام
جی آپ ٹھیک ہے
جی الحمد للہ میں ٹھیک ہوں آپ بتائیے آپ کیسی ہیں
میں بھی ٹھیک ہوں شکور اللہ کا گھر میں سب کیسے ہیں ٹھیک ہے سب اچھے سے
جی جی الحمد اللہ ماشاء اللہ میرے گھر میں تو سب بہت اچھے ہیں
اچھا بالکل تو اچھی بات ہے تو کیا کر رہے ہیں آپ ابھی
کچھ نہیں بس ابھی تو شام کی چائے بنا رہی
جی تو کھانا وایا کھانا کھایا آپ نے
جی جی جی میں نے دوپہر میں تو کھا لیا ہے آب وہی رات کے کھانے کا سونچ رہی تھی میں کیا بناؤں آج
اچھا ٹھیک تو آپ کھانے کے بارے میں سونچ رہی آپ کیا بنائیں گی ٹھیک
جی جی
اچھا اب لنچ میں کیا کیا بنایا تھا آپ نے لنچ میں
میں نے دوپہر کے کھانے میں تو دال چاول سبزی روٹی سلاد بنایا تھا چ نی منائی تھی ہری والی اب رات میں کیا ہے نا میں ہاں رات میں میرے شوہر آتے
کہوں میں نے آج بریانی بنائی تھی بہت مزے کی تھی
ماشاء اللہ میرے تو کھانے کا من کرنے لگا آپ کی بریانی سن کر
اچھا تو آپ نے جو دال چاول بنائے میں مجھے لگ ت ہے کہ اچھا مجھے آپ بتاؤ آپ نے کہاں سے کوکنگ سیکھی ہے
میں نے اپنی امی جان سے سیکھی ہے میں نے کہیں پے کوکنگ نہیں سیکھی میرے امی بہت مزے کھانا بناتی ہیں میں ان ہی سے سیکھ
اچھا بالکل صحیح بات کہی تو میں اپنا کروں تو میں نے میں نے فون سے کوکنگ سیکھی ہے کیوںکہ میں زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہی ہوں پڑھنے کے سلسلے میں تو میں نے فون سے کوکنگ سیکھی ہے
کچھ جیسے انسان کو نیا بنا رہے ہیں کچھ نئی چیز ٹرائی کرنی ہے تو کون سی کہتے ہیں باقی تو جو میں بیسک ہے جو اپنے گھر میں بنتا ہے وہ تو اپنی ممی لوگ سے ہی سیکھ لیتے ہیں امی لوگ سے
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو آپ مجھے بتا بتائیں گی کہ جب آپ کوکنگ کرتی ہیں تو آپ کن چیزوں کا زیادہ خیال رکھ تی ہے کوکنگ کے دوران
میں یہ ان چیزوں کا خیال رکھتی ہوں کہ میرے جو پیاز تک لہسن ہوئے ایک دم اچھے سے کٹے ہوئے ہو صاف ستھرے ہوں سارے مسالے بالکل اچھے فریش ہوں تبھی کھانا اچھا بنتا ہے اور مطلب پورا دھیان میرا مطلب کوکنگ میں ہی ہو ورنہ کھانا بنانے میں دھیان ہوں یا ہمارا دھیان رہتا ہے نا کچھ چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں آپ نے جو بریانی بنائی ہے وہ کس چیز کی بریانی بنائی تھی
میں نے میں نے یہ رائس کی بنائی تھی
نہیں رائس میں کیا ڈالا تھا چکن مٹن ڈالا تھا تو آپ نے کون سی اخنی والی بنائی تھی یا ایسے نارمل بنائی تھی
نہیں نارمل ہی بنائی تھی میں
اچھا پرت والی بنائی تھی
جی جی جی تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو باہر کا کھانا کیسے لگتا ہے آپ کیسے اس کو مطلب اپ باہر کا کھانا پسند کرتی ہے کیا گھر کا کھانا
دیکھیے کبھی کبھی جیسے سنڈے کو یا پھر کبھی اپن گھومنے گئے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے امی ابو کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ تو اپن کھا سکتے ہیں باہر کا کھانا کبھی کبھی ب ٹھیک ہے لیکن روز پہ نہیں یہ صحیح نہیں ہوتا کیونکہ باہر کے کھانے میں جو مطلب جو آئل یوز ہوتا ہے نا وہ بہت لو کوالٹی کا آئل یوز ہوتا ہے ہے نا اور مسالے
ویسے باہر کا کھانا تو ٹیسٹی ہوتا ہے مجھے لگتا ہے لیکن صحت کے لیے گھر کا کھانا سب سے بہتر ہے ہے نا
بولا ہے بالکل پتہ ہے کیا اس میں نہ ایک تو باسی سامان کو اپن کو گرم کر کے دے دیتے ہیں نا اپن کو دے دیتے ہیں اپن کو تو نہیں پتا کہ وہ مسالے کب کے بنے ہوئے ہیں یا ادرک لہسن کپ کا بھونا ہوا رکھا ہے ہا اور یو مٹن یا جو بھی اپن کھا رہے ہیں جو ان کا بیسک ہے وہ کب کا بنا ہوا ہے
بالکل انسان کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو باہر کا کھانا کون سا پسند زیادہ ہے اب مطلب باہر کا نہیں کون سا کھانا زیادہ آپ پسند کرتی ہیں
مجھے تو باہر کا سبھی چیز اچھا لگتا ہے کیونکہ گرم رہتا ہے اور چٹ پٹا رہتا ہے تو کھانے کا سواد بن ہی جاتا ہے ہے نا مزہ ہے ہو جاتا ہے جیسے زیادہ تر تو ہم لوگ کو
تو میں اپنا کہوں تو مجھے پلاؤ اور قورمہ اور ا میٹھے میں کھیر بہت پسند ہے اور سردیوں میں گاجر کا حلوہ بھی کمال کا پسند ہے مج جھے اور ویسے پتہ ہی آپ کو سردی میں جو گرم کھانا ہوتا ہے اس کا کھانے کا مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے سردی میں تو ہاں
گرم کھانے کا لطف جو ہوتا ہے نا گرم گرم روٹی گرم گرم سالن کھاؤ تو اس کا لطف بھی الگ آتا ہے امی کے جی باہر کا کھانا اچھا تو لگتا ہے لیکن صحت کے لیے زیادہ فائدے مند نہیں ہوتا ہے اپن اپنے ب
جی وہ صحت کے لیے بہت اس سے بہت پرابلم ہوتی ہے آپ کو پتا ہے تو بہت سارے ایسی مطلب باہر کے کھانے مطلب وہ ہائجین بھی نہیں ہوتے ہیں وہ صاف نہیں رکھتے ہیں مین چیز جو کوکنگ میں ہوتا ہے وہ وہ صفائی کا ہوتا ہے تو پتا نہیں کیا مطلب اسی لیے میں آپ کو بتا دوں مجھے زیادہ میں باہر کا کھانا پریفر نہیں کرتی ہوں میں گھر میں اگر مجھے کبھی لگے گا کہ نہیں میں میں کچھ کسی چیز کی وہ ہوتی ہے نا کہ نہیں مجھے چاہیے کوئی چیز میں کھاؤں گی ابھی تو کریونگ ہوتی ہے انسان کو کبھی میں وہ تو میں خود میں پریفر کرتی ہوں خود ہی گھر پہ بناتی ہوں اور اگر کبھی ایسا بنانا ہوگا کہ مجھے نہیں آئے گا تو میں پھر انٹرنیٹ کا یوز کرتی ہوں اور وہی سے سیکھ کے پھر میں بناتی ہوں گھر پہ ہی میں وہی پریفر کرتی ہوں جی جی
یہ میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں گھر میں کھانا بناؤں اپنے شوہر اپنے بچوں کو کھلاؤں زیادہ تر ویسے نا میں خود سے ہی نئی نئی ریسپیز ٹرائی کرتی رہتی ہوں کبھی کچھ چیزوں کو کہیں پٹ کر دیتی ہوں تو مطلب کبھی کبھی بہت اچھا بن جاتا ہے نیٹ سے بھی اچھا بن جاتا ہے اور اپن کو نہ اپنے نمک اور مرچ کا انداز بھی رہتا ہی نا تو اس تو اب سے اپن اپنے اپ نی سہلیت کے مطابق اپن اس کو اور بھی لذیذ بنا سک تے ہیں آپ کو کیا پسند ہے باہر کے کھانے
ویسے اگر میں آپ کو بات کہوں تو اگر میں آپ کو دعوت دوں میرے گھر پہ کھانے کے لیے تو کیا آپ آ سکتی ہے آپ آئیں گے
جی جی میں کوشش کروں گی انشاء اللہ
جی اگر آپ پر آئے گی تو ا شام کے سات بجے لیکن ایک شرط ہے کھانے کے بعد برتن تم دھو گی
جی جی میں کوشش کروں گی ویسے میں نہ بتاؤں مجھ سے بہت اچھے صاف سے برتن دھلتے نہیں آتے کیونکے میرے گھر میں نیٹ لگی ہو ئی ہے
اچھا میں ویسے میں مذاق کر رہی تھی اوکے اگر آپ آئیں گی تو ایک دن میں بہت خوش ہو جاؤں گی آپ میں میں آپ کو اپنا کھانا ٹیسٹ کرواؤں گی آپ اس کا ٹیسٹ چیک کریں گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ شام کے ٹائم پہ آئیں گے میرے یہاں
انشاء اللہ انشاء اللہ میں پوری کوشش کروں گی آپ میرے لیے نا آپ نے جو بریانی بنائی ہے تو وہ بریانی بتا سک تی آپ مجھے آپ نے کیسے بنائی ہے
بریانی
جی
جی وہ مجھے میں نے وہ نیٹ سے دیکھی کیسے کیسے بناتے ہیں ابھی
اچھا اچھا چلیے اچھا ہے ویسے نا میں جو بریانی بنا کیوں نہ پہلے بنا میں چکن کی پرف زیادہ بنانا پسند کرتی ہوں کہ وہ جلدی سے بن جاتی ہے اگر اپن مجھے ابھی بارہ بجے کھانے کا من کیا نا تو میں ایک بجے تک وہ ریڈی کر لیتی ہوں میں چک ن کو نہ پہلے میرینیٹ کر لیتی ہوں دہی میں ادرک لہسن میں اور تھوڑے سے گرم مسا مسالے ڈال کر میں اسے
پھر تو آپ کل پھر کل پھر تو آپ کا بنتا ہے کہ آپ بھی ہمیں مطلب اپنا بنایا ہوا جو کھانا ہے وہ ٹیسٹ کروا سکے
انشاء اللہ ضرور آپ کو میں کھلاؤں گی آپ تشریف لائیے
جی بلکل ضرور ضرور آپ کے ہاتھوں کا کھانا کھانا تو ہمیں کھانا ہے مجھے تو ٹیسٹ کر ٹیسٹ کرنا ہے نا آپ کے کھانے کا
جی انشاء اللہ پھر میں ایک طرف نا پیاس کو بونھچ لیتی ہوں سنہرا ہونے تک اور ٹھوڑا سا میں ادرک لہسن کا پیس ڈال دیتی ہوں اس کے بعد ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال کے پھر اس میں ٹماٹر وغیرہ سلائس اور دہی کو ڈال دیتی ہوں پھر اس کی بھونائی کر کے اس میں وہ جو میرینیٹ کیا ہوا وہ ہے چکن اس کو ڈال دی تی ہوں اس کے بعد پھر اس کی تھوڑی سی بھونائی کرنے کے بعد اس میں چاول ایڈ کر دیتی ہوں پھولے ہوئے بس اگر جی اور گرم پانی ایک طرف کر کے اس میں ڈال دیتی ہوں میری آدھے گھنٹے پہ بریانی تیار ہو جاتی ہے
بالکل بالکل تو میں آپ کو ایک بات کہوں گی تو جب آپ کوکنگ میری ایک ایڈوائس ہے آپ کو جو یہ آپ کوکنگ کرتی ہے تو تین جی میرے حساب سے دو تین چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے پہلے آپ تو صبر سے کام کرے مطلب جلدی نہیں کہ ہاں مجھے جلدی تیار کرنا ہے وہ یہ کیا پتہ کہ جلدی میں مسالے کچھ زیادہ ہو جائے پھر وہ ٹیسٹ نہیں رہتا ہے انسان کو کریمی ہوتی ہے میری ماں بریانی بنا رہی ہے وہ یہ ایک تو آپ صبر رکھیں کوکنگ کے دوران ایک تو آپ صفائی رکھ کہ ہایجین پورا مطلب ادھر کا جی جی تو مجھے لگتا ہے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کوکنگ کے دوران تو اس سے مطلب جب آپ صبر کے ساتھ بناؤ گے اور وہ لز ایک دم لذیذ بن جاتا ہے کھانا مطلب جس میں آپ محنت کرتے ہو مشقت کرتے ہو صفائی رکھتے ہو جی تو میرا یہی ماننا ہے کہ کوکنگ کی
آپ نے جو دو چیزیں بتائی نا صفائی اور کیا کہتے ہیں صبر وہ دونوں بہت اپ نے صحیح چیزیں بتائی ہیں دیکھیے جب کوئی بھی مسالہ نا ایک ٹائم دے کے بھونائی ہو تی ہے نا تو اس میں جو ٹیسٹ آتا ہے نا وہ الگ ہی لیول کا آتا ہے اور کوکنگ کا جو پرفیکشن ہوتا ہے نا مسالوں کی بھونائی پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے اور جتنا اچھا مسالہ بھونجے نا دھیمی انچ میں اتنا اچھا آپ کا سالن یا آپ کی بریانی اب جو بھی کچھ بنا رہی ہے وہ تیار ہوتا ہے تو کوشش کیجیے آپ دھیمی آنچ میں دھیرے دھیرے سے آپ اس کو پونچتے رہے ہیں اس کو ٹائم دے اس کے پکنے کا
صحیح صحیح کہاں آپ نے تو یہی میں بول رہی تھی ویسے ماشاء اللہ آپ بھی بہت اچھی کوک ہے آپ جو اتنا اچھا بناتی ہیں تو ویسے آپ کو فون کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بنانے کی مجھے تو فون کی ضرورت پڑتی ہے اس حساب سے مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت اچھی کوک ہے
نہیں میں نے اپنے امی سیکھ ا جو بھی سیکھا ہے اپنی امی سے سیکھا وہ ماشاء اللہ بہت اچھا کوک کرتی ہیں ان کے کھانے کی جی جی ہم نے اپنی امی سے سیکھا ہے
کہ ممی تو گریٹ شیف ہو شیف ہے ہے نا
نہیں میری میری نانی جو تھی نا وہ بہت اچھا کھانا اس لیے میری ممی بہت اچھا کھانا بناتی ہیں اور ماشاء اللہ میں بھی تھوڑا بہت بنا لیتی ہوں ان کے
آپ پھر آپ کا کھانا ضرور ٹیسٹ کرنا چاہیے مجھے یہی تو یہ چیز تو بنتی ہے
جی انشاء اللہ انشاء اللہ چلیے جی الحمد للہ آپ کبھی آئیے میں آپ
اور بالکل بالکل ضرور آئیں گے ویسے آپ کے سات بات کر بات کر کے مجھے بہت اچھ
مجھے بھی بہت اچھا لگا خوشامدید
چلیے ملتے ہیں شام کو مجھے ابھی تھوڑا سا کام ہے ٹھیک ہے
جی جی جی اللہ حافظ
اوکے اللہ حافظ